السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام
آپ کو تمیز نہیں ہے بیٹی نے ماں کو پہلے سلام کرتی ہے
ہاں تمیز ہے آپ نے اب واہی سے سلام کر لی تو میں نے جواب دے دیا امی
ہوں میری گڈ ٹھیک ہو تو
ہاں الحمد للہ میں خیریت سے ہوں آپ کیسی ہو
میں بھی الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں ج خیریت سے ہے تم سناؤ
وہاں سب خیریت سے ہیں ابو ٹھیک ہے بہن ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے کیسی چل رہی ہے پڑھائی
بس چل رہی ہے اچھی جا رہی ہے
بولو
پڑھائی اچھی چل رہی ہے امتحانات قریب ہے اس لیے تھوڑا دباؤ ہے لیکن میں پوری محنت کر رہی ہوں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے بس محنت کرتی رہو اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھو وقت پر کھانا کھایا کرو
جی امی کوشش کرتی ہوں کبھی کبھی اسائنمنٹ کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے
یہ اچھی بات بالکل بھی نہیں اگر صحت اچھی ہوگی تو پڑھائی بھی اچھی ہوگی ناشتہ کبھی میں چھوڑا کروں
جی امی آپ بالکل ٹھیک کہتی ہے میں آج سے اور زیادہ خیال رکھوں گی پر کبھی کبھی جب اسائمن بنانے میں ٹائم لگ جاتا تو چھوڑ دیتی ہوں
یہ بہت بری عادت ہے ناش حشہ ہمیشہ وقت پہ کرنا چاہیئے اور کبھی چھوڑنا تو چاہیے ہی نہیں ہاسٹل میں سب ٹھیک ہے روم میٹ کے ساتھ کیا سب سے ہی اچھا چل رہا ہے
جی امی سب ٹھیک ہے ہم مل جل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں
یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اچھے دوست انسان کی زندگی میں بہت اہم ہوتے ہے اور بہت ضروری ہوتے ہے اور یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ایک اچھا دوست بنانا چاہیے جنکہ صحبت میں اثر ہے آئی میری بات سمجھ
بالکل امی ویسے گھر میں سب کیسے ہیں ابو دادی اور چھوٹا بھائی
الحمد للہ سب خیریت سے ہے تمہارے ابو اور روز تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں دادی تمہاری کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے اور تمہارا بھائی کہتا رہتا ہے کہ آپ جلدی گھر آ جاؤ
مجھے سر آپ کی بہت یاد آتی بہت زیادہ کبھی کبھی گھر کی یاد میں دل اداس ہو جاتا ہے پر آ تو نہیں سکتی نا ابھی ابھی ایگزام جا رہے ہیں تو امتحانات بھی ضروری ہے
بیٹا ایسا ہر طالب علم کے ساتھ ہوتا ہے تم اپنے روشن مستقبل کے لیے محنت کر رہی ہو اس لیے تھوڑی جدائی برداشت کرنی پڑتی ہے بلکل جج
جی امی آپ کی باتیں سن کر بہت حوصلہ ملتا ہے امی وہاں پہ کون ہے
یہ ہے تمہاری ایک آنٹی
اچھا جی ٹھیک
اللہ ہمیشہ تمہیں ہمت دے رورز وقت پر نماز پڑھا کرو اللہ سے خوب دعا دعائیں مانگا کرو
جی امی میں نماز بھی پڑھتی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں سب کے لیے
ہ بہت اچھی بات ہے یہ اچھا یہ بتاؤ آج ہوسٹل میں کھانے میں کیا بنا تھا
آج چاول دال اور سبزی بنی تھی کھانا ٹھیک تھا لیک کن گھر کے کھانے جیسا مذا کہاں ہوتا ہے یہاں روز ہی دال چاول کھانا پڑتا ہے
گھر کا کھانا تو گھر کا ہی ہوتا ہے جب تم آؤ گی تو تمہاری من پسند کی بریانی اور کھیر ضرور بناؤں گی اور جو بھی تمہیں من کرا ہو کھانے کا وہ مجھے بتا دینا میں تمہارے لیے وہ ضرور اور ضرور اور ضرور بناؤں گی آئی بات سمجھ
جی امی یہ تو بہت اچھی بات ہے مجھے آپ کی ہاتھ کی کھا بریانی اور کھیر بہت یاد آتی ہے کاش میں ابھی آپ کے پاس آ سکتی
انشاء اللہ انشاء اللہ سب بناؤں بس تم اچھے نمبروں سے امتحان میں پاس کر دو ٹھیک ہے
جی امی انشاء اللہ میں پوری کوشش کروں گی
اور ہاں موبائل زیادہ استعمال مت کیا کرو سوشل میڈیا پر وقت ضایع نہ کیا کرو آئی میری بات سمجھ
جی امی جی امی میں صرف ضرورت کے وقت ہی موبائل استعمال کر تی ہوں
بہت اچھا اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تمہیں ضرور بتانا کسی بات کو دل میں بند رکھنا میری بیٹی
جی امی آپ فکر نہ کریں کوئی بھی ایسی بات ہوگی تو میں آپ کو ضرور بتا دوں گی اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے آپ ہی کو بتاؤں گی
امم اچھی بات ہے اللہ تمہیں ہر بری نظر سے محفوظ رکھے
ہاں آ مین آپ سب کے لیے بھی میری طرف سے بہت سی دعا ہے
امم اور بتاؤ کیا کر رہی تھی
بس میں کھانا ہی کھا رہی تھی ابھی
آج سبزی کیا ہے
امم دال چاول تھی
بس اور سبزی کوئی نہیں تھی
سبزی تو زیادہ نہیں تھی بس دال چاول تھی اور مشروم تھے
تو مشروم سبزی ہی ہوتی ہے بیٹا
ہاں ہاں اب یاد آیا مشروم بھی تھے یاد نہیں تھا نا میں کھاتی نہیں ہوں نا اس لیے
مشروم نہیں کھاتی ہو یہاں پہ تو انگلیاں چاٹ چاٹ کے کھاتی ہو
یہاں کے مشروم ویسے نہیں ہوتے نا ماں آپ کے ہاتھ کے مشروم تو الگ ہی ہوتے ہے
ہاں ہاں مجھے پتہ ہے میرے جیسے مشروم کون بنا سکتا ہے
کوئی بھی نہیں ماں آپ کے ہاتھ کی کھیر آپ کے آپکےہر سبزی کو میں مس کرتی ہوں
ٹھیک ہے اور سلاد دیتے ہے تمہیں وہاں پہ
ہاں
سلاد دیتے تمہیں وہاں
سلاد تو کبھی کبھی بنتی ہے نا روز نہیں بنتی اور آپ کی جیسی تو بالکل بھی نہیں
انکو کو ڈنڈے سے مارا کرو نا ہم تو بھرتے ہیں وہاں پر فیس سلاد کے لیے مٹن شک ہم سب کے لیے برتے ہیں ان لوگوں کو کیوں نہیں دیتے ہیں
کبھی کبھی ہی دیتے روزانہ نہیں نا دیتے ہیں ماں
ارے بیٹا ان کے کانٹریکٹ میں لکھا ہے ان کو ہفتے میں دو دن نان ویج دینا ہے
اب کیا ہی بول سکتےہےہمی
کیا نہیں بول سکتے ہیں ان سے ستھ لڑائی کیا کرو
کیا بول رہی ہے
آپ ان سے لڑائی کرو بولو ہم نے تو بھرا ہے پیسا تو کھانا کیوں نہیں دیتے ہو
اب کیالڑاںی کرے ماں
کیوں نہیں پیسے بھرے ہے مفت کے بھرے ہے
ان کے لیے تو وہی ہے ہمارے لیے پیسے پیسے ان کے لیے تو قزانہ ہے نا ہمارے گھر پہ
ہاں ہاں تو باہر سے کبھی کبھی خود کے لیے کھایا کرو سلاد کھایا کرو فروٹس کھایا کرو ٹھیک ہے
اںہ جی امی
ہاں یہ چپس وپس سے اچھا ہے نا سلاد ہی کھانا
ہاں ہاں ام
وارنہ مجھے سپنے میں آیا تم نے چپس کھایا تو میں نے اس لیے بولا چپس مت کھاتی ہو
نہیں امی کبھی کبھی دوست لا دیتی ہے تو کھا لیتی ہوں
ہمم نہیں کھایا کرنا
جی ہاں امی
ہمم اور بتاؤ
آپ کبھی اپنے ہاتھ کا کھانا بھجواؤ
ہ وہ سڑے گا نا راستے میں میرا بیٹ
وہ بھی صحیح بات ہے جی امی جی امی لیکن آپ کی بہت یاد آتی ہے یہاں پہ مجھے شام کو صبح ا تی ہوں تب بھی شام کو سوتی ہوں تب بھی
تو آئے گی ہی آئے گی میں ہوں ہی اتنی اچھی اچھے لوگوں کی یاد آتی ہے
یہاں پہ آپ کی جیسی کوئی گولی نہیں ہے جس کو میں گولی گولی بھلا سکوں ماں
پر مجھے تمہاری اتنی یاد نہیں آتی ہے
آپ کی جیسی رس ملائی یہاں پہ نہیں ہے
پر مجھے تو تمہاری یاد نہیں آتی ہے تم پڑھائی پہ دھیان کیا کرو
جی امی آپ بہت
بولو بولو میں بہت کیا
ہاں بہت اچھی ہو
مجھے پتہ ہے میں پیدائش ہی اچھی ہوں اس میں نیا کیا سننا ہے
اس میں نیا یہ سننا ہے کہ آپ تھوڑا اچھی ہو تھوڑی بری بھی ہو
میں بری ہوں ماں کو تم نے بری کہا آ جؤ میں تمہے ڈنڈا لے کر آؤں
وہ راستے میں ٹوٹ جائے گا ماں
کیوں
پارسل کر کے تو بیچ نہیں سکتی ہے نا آپ
تو میں خود آؤں گی نا ڈنڈا لے کے چل کے
کی یاد آتی ہے
ہم
آپ کی انہی ڈانٹوں کی یاد آتی ہے
ائی ہی رو مت چلو چلو مجھے یہ بولو کہ ا اب میں بیٹھتی ہوں اللہ تمہیں خوش رکھے الله تمہیں کامیاب کرے اپنا پورا پورا خیال رکھنا ٹھیک ہے بیٹا
جی امی جی امی
تم اب پڑھائی کرو میں گھر کا کاوم دیکھتی ہوں
جی امی آپ اپنا اور ابو کا خوب خیال رکھے گا
ضرور اللہ حافظ
اللہ حافظ امی
ہاں